وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک کھانا کھایا
جی کھانا کھایا آپ لوگوں نے کھایا
جی ہاں ہم نے بکھایا
چلو اچھی بات ہے آپ کیسی طبیعت ہے آپ کے ڈیڈی کی
ابھی فارق ہے شکر اللہ کا
شکر شکر اللہ کا چلے ٹھیک بات ہے تو پت ہے میں جیسی ہی بیٹھی تھی اور ہاتھ میں موبائل تھا ہاں تو گور چ اس کی اور دیکھ رہی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے کتنے فائدے بھی ہے
سچ بات ہے موبائل فون کے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے
بالکل ہے نا موبائل فون جید دور کی ایک نہایت اہم اور مفید ایجاد ہے آج کے زمانے میں موبائل فون ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے
سچ بات ہے موبائل فون کا اگر ہم دیکھ یں گے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ رابطے کا آسان ذریعہ ہے ہم کال پے ویڈیو کال پہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں ہمارے خاندان کے کے لوگوں سے دوست سے ساتھیوں سے بات کر سکتے ہیں
اس کی مدد سے انسان نہ صرف ایک دوسرے سے رابطے میں رہتا ہے بلکہ تعلیم کاروبار مع معمولات کے حصول اور تفریح کے لیے شمار موقع مواقع بھی حاصل کرتا ہے
اگر ہم دیکھیں گے اسٹوڈینٹ جو ہے طلبا جو ہے وہ مختلف تعلیمی جو ہے ویڈیوز کے ذریعے یا کچھ کچھ بھی ان کو انفارمیشن نکالنی ہو مطلب کسی بھی پڑھائی کے ذریعے موبائل فون سے ان کو کچھ بھی نکل سکتا ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم دیکھ کہ آج کل ٹیوشن جاتے ہیں بڑے بڑے کوچ چنگ سینٹرس میں جاتے ہیں بچے اگر ایک حساب سے موبائل فون کا صحیح استعمال ہو تو ان جگہوں پہ جانے کی ضرورت
بالکل صحیح بات ہے موبائل فون نے دنیا کو ایک گلوبل گاؤں کی شکل دے دی ہے جہاں لوگ ہزاروں میل دور رہ کر بھی آ ایک دوسرے سے پوری رابطہ کر سکتے ہیں موبائل فون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اپنی عزیزوں دوستوں اور رشتتے داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں
صحی بات ہے لگ اپنے گھر بارو معاملات موبائل کے ذریعے انجام دیتے ہیں اگر ہمیں جیسے ہمارا ہی دیکھیے باہر کے لوگوں سے ہمارے جو پاپا ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو ان کو خود وہاں پہ جانا پڑتا تھا مہینوں وہاں پہ بیٹھنا پڑتا تھا آج کل یہ ویڈیو کال کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں کہ مال کیسا ہے پیسے بیچتے ہیں موبائل فون کے ذریعے ہی سارا کچھ آسان ہو گیا ہے آپ نہ وہاں پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کچھ
ہاں بالکل ماضی میں پیغام رسانی کے لیے خطوط خطوط کا سہارا لیا جاتا تھا جس میں کئی دن لگ جاتے تھے لیکن اب چند سیکنڈ میں رابطہ ممکن ہے ہنگامی حالات میں موبائل فون ایک نیامت ثابت ہوا ہے ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے پوری طور پر مدد کی تالب کی جا سکتی ہے دیکھو ہم اس بات کو ایسا سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر پرانے زمانے میں خط لکھ تھے پتا نہیں جب تک وہ خط پہنچ چکا ہوگا کیا پتا پیچھے جس نے لکھا ان کا کیا حال ہوا ہوگا ا کیا ہوگا جو جن تک پہنچ چب وہ کیسے ہوں گے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا یہ آج تو اور اس تو لگ ہی نہیں ہے کوئی کسی سے دور ہے ب صرف اسی کی وجہ سے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے
اگر ہم دیکھیں گے موبائل فون سے مطلب انسان جو ہے کچھ بھی دیکھیے اگر ہم موبائل فون میں آج کل سب انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے کوئی بھی نیوز ہوگی کہیں پہ بھی کچھ
بالکل ہاں بالکل حال ہی کی بات حال ہی کی یہ بات یاد کرو جب وہ بچوں کو وہ فلو ہوا تھا کوئی انفیکشن پھیلا ہوا تھا پہلے سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہمیں پتا چ ال جس کی وجہ سے ہم پینک بھی نہیں ہوئی اور ہم ن ج جلدی سے مطلب اس پہ قابو بھی پا لیا پرانی دور میں ایسا کچھ نہیں تھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں بیماریوں سے لوگ مر بھی جاتے تھے
اور لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کوئی رشتے دار دور رہتا تھا تو مہینوں ان سے بات نہیں ہوتی تھی حال چال بالکل پتا نہیں ہوتا تھا آج کل کسی سے بھی دن میں مطلب کہیں پہ بھی بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال پہ اگر کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پورا مطلب پھر ملنے کی ضرورت ہی نہیں
ہاں صحی بات ہے آپ آپ نے ہی مس صا لے لو آ کے ڈیڈی بیمار ہے اگر فون اگر ہم یہ فون کرابتہ نہ ہوتا اتنے سے فاصلے میں بھی پتا نہیں کب پتا چلتا ہمیں لیکن ہمارے ہاتھ میں فون ہے سیکنڈ منٹوں میں ہمیں پتہ چلا اور ہم ایک دوسرے کے پاس ملنے آ گئے یہ تو صرف فون بدولت ہے نا تعلیم کے میدان میں بھی موبائل فون کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے ال طالبہ آن لائن لے سکتے ہیں تعلیمی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مختلف م زمین پر تحقیق کر سکتے ہیں ہوں
اور ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے نہیں پڑتی ہے اگر گھر میں فون کھولیں گی تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آج کل یوٹیوب سے ویڈیوز نکلتے ہیں ویسے سمجھاتے ہیں جیسے سامنے کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہو مطلب سارا کچھ آس ہو گیا ہے بہت زیادہ آسان آانی ہو گئی ہے
حد سے بھی زیادہ اور اب جب سے یہ اے آئی ایجاد ہوا ہے تو اس سے زیادہ ہی اور آسانی وہاں تو سب کچھ بناا بنایا ہی ملتا ہے اور ہمیں بس کھانے کی دیر ہوتی ہے
اور انسان کو بس مطلب دو منٹ لگتے ہیں کوئی بھی چیز جوڑنے میں کوئی بھی انفارمیشن حاصل
کچھ بھی وہی تو میں نے نہیں بولا نا بنا بنا یہ چیز ملتا ہے ہمیں
موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت آسان اور تیز بنایا ہے
بہت ہاں بالکل صحیح ہے اور اس سے ہم نے اپنے معاملات میں جانکاری کے اضافہ بھی کیا ہم نے اس سے اور بھی جانکاریاں مل مل گئی ہے انٹرنیٹ کی سہولت نے موبائل فون کو ایک چھوٹی سی لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے جہاں علم کا خزانہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے
صحی بات ہے آج کل آپ دیکھو اگر کوئی دوائی ہوگی گار میں ہمیں نہیں پتا ہے یہ کس کے اس لیے استعمال ہوتی ہے موبائل فون نکل ہے پوری ٹی اس میں نکالتی نک نکالتی ہے وہاں سے یا اگر ہمیں کوئی بھی ان شن نکالنی ہو کسی بھی چیز کے بارے میں ڈھونڈنا ہو دو منٹ میں ہمیں سارا کچھ
سارا کچھ پتا چلتا ہے بالکل صحیح بات ہے اگر ہم دیکھے کاروبار اور تجارت میں بھی موبائل فون کا کردار بہت اہم ہے کاروباری افراد اپنے گراہکوں اور ملازمین سے رابطہ رکھ سکتے ہیں آن لائن دین کر سک ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں موبائل بینکنگ اور آن لائن شاپنگ کی سہولیات نے لوگوں کی زندگی کو اور بھی آ س بنا دیا ہے اب
کوئی بھی چیز منگوانی ہو ہم بولیں گے باہر گرمی ہے کون باہر جائے گا فون پہ ہم آرڈر کر سکتے ت
ہاں بالکل اب یہاں تک کپڑے کھانا سب کچھ ہمیں گھر بیٹھے مل جاتا ہے موبائل فون تفریق کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے ذریعے لوگ خبر پڑھ سکتے ہیں موسیقی سن سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور مختلف کھیل بھی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پ ایپلیکیشنز لوگوں کو دنیا بر کے خالا تو وا پچ سے باک خبر رکھ
صحیح بات تھا یہ ایک بہت فائدے مند ایجاد ہے یہ موبائل فون اگر دیکھا جائے پہلے تو ایسے فون ہوتے تھے کہ ان سے صرف ہم فون کر سکتے تھے اور ان میں ریچارج ڈالنا پڑتا تھا پیسے ڈالنے پڑتے تھے لیکن آج کل تو یہ مطلب ہمیں نان اسٹاپ ہم کچھ بھی کر سکتے ان لمٹڈ کال کر سکتے مہینے بھر کے لیے پیسے ہمیں ڈال کے رکھنے ہیں اور ہم آسانی سے کچھ بیچ چاہے پھر ہم کتنا بھی استعمال کریں وہ کر سکتے ہیں
بالکل موبائل فون سفر کے دوران بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے نقشوں اور جی پی ایس کی مدد سے لوگ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اب تو راستہ بھی نہیں کسی کو پوچھتے ہیں سیدھا جی پی ایس آن کیا میپ آن کیا اور لوکیشن پر ہم پہنچ جاتے ہیں
مجھے لگتا ہے آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو موبائل فون استعمال نہ کرتا اس لیے ہماری زندگی کے تقریبا ہر شعبے میں انقلاب برپا کر د
بہت ہاں سچی میں یہی بات صحیح ہے موسم کی معامولات ٹریفک کی صورت حال اور دیگر ضروری معاملات بھی موبائل فون کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے
اس کے علاوہ موبائل فون وقت کے کی بچت کرتا ہے بہت سے ایسے کام جو پہلے دفاتر یا اداروں میں جا کر کیے جاتے تھے اب گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے انجام دیے جا سکتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں گے بجلی کا بل ہمیں جا کے بینک میں وہاںہ ایک لمبی لائن میں بیٹھنا پڑتا تھا پھر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا آج بس فون نکل کرنا ہے
بس بر دیا ہاں اگر چ موبائل فون کے لی بے اگرچہ موبائل فون کے بے شمار فوائدے ہیں لیکن اس کا درست اور متوازن استعمال ضروری ہے ضروریات سے زیادہ استعمال وقت کے ضائع اور صحت کے بحض مسائل کا سبب بن سکتا ہے اس ہاں کیونکہ اس لیے ہمیں موبائل فون کو مثبت اور تعمیری مقصد مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے
صحیح بات ہے موبائل فون ایک نہایت مفید اور کارآمد ایجاد ہے جس نے انسانی زندگی کو کو آسان تیز اور جرییر بنا دیا
بالکل صحی بات ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون جید دور کی ایک عظیم ایجاد ہے جس نے انسان کی زندگی کو آسان تیز اور آرام دہ بنا دیا ہے ہاں چلو کل ملتے ہیں ان
ٹھیک ہے انشاء اللہ اللہ حافظ